ہاںھ
ہلو ہلو آواز آئی
م
ہلو
ایک منٹ اپولے رہی گ ہاں اب بولا آواز آ رہی ہے
ہاں اے
ہاں بل دودلہگار دو بو بلو جو میرا خراب ہو گیا ہے اس کو بنوانا پڑے گا
آواز نہیں آ رہی ہے صحیح کیا کر رہی ہاں اب آ رہی ہے ج اچھا تم چ پہ آ جاتتی آواز
چلو آ رہے ایک منٹ اٹ ہم چارجنگ لگائیں اسی کی وجہ سے نہیں آ رہے تھے چارجنگ کے بارے ہم کو آنا پڑے گا اب تک لو چھت پہ پہلے ہی سب چ رہے ہیں تو انہوں کو چھت پہ بلا لیا ہے ہاں بولو مے کو یہ ک پہلے ہو رہا بھابھی طرف سےلے جائی گ بھابھی طرف ہ سور کرنا آ ہ بولو بیک گراؤنڈ کی آوازیں دو کیت ار کچھ نہیں بیٹھے ہیں آئے ہیں نہیں ادھر حیح آ رہا ہے ماری طرف آ رہی ہوئی ہم بلو دھت لگا رہے تو پتا ہے آواز م ج نہیں آ رہی ہیں
ہوں تو کیسا ہی ہے بلوٹوتھ بنوا لو ٹھ
میں خال سگیر پوکوا کرتا ہے کیا دن بھر ب بول
تی ہے
پ پڑا جلد جلد مر مور آ جائے گا اس سے کم اور کمپنی وغیرہ
ہلو
ہاں بولو آوازیں نہیں آئی میشو آن گ لگے ہاں بولو ت کو آوازی نہیں سنائی د رہی ہے ابھی بھی نہیں سنائی ددی
کیا کہہ رہی تھی
ہاں بولول وائی فائی تم چینج کرو ہاں وائی فائی چینج کرو میرا کنیکٹ کر ہو ن تو میرا بہت آوٹ کوئی نہیں دس منٹ ار یار ہیلو آواز ہیں ارے میں تو سکاریا پٹ گیا ہاں بھی بنایا ہے ابھی جائیں گے کھائیں گے
اچھا
ہوں اور بتاؤ کیا ہو رہا ہے
پوچھ نہیں ہم چھت پہ آئے ہوا چلی رہ ہے نا چھت پہ
گرمی ایک دم پسینہ پسینہ پیٹ ہو گیا
ہاں گرمیت میں ہے ہاں کھانا وانا ہو گیا تمہارا
ا ارے ہاں وہ اپنا میشو والا پیمنٹ آ پینڈنگ ہے تو مہارا ہے نہیں مکؤن پیسے کیا
ہاں ج ہاں ہاں ہاں
ہاں کر دو ہم کو ہم کو پیسہ سر ڈو میرے میں دکھائی د رہا نا یہ اٹھارہ تاریخ دو پہلے ہی پمنٹ مگ رہا مطلب دکھا رہا اور وہ ہٹے کم پتا کتنا ہے آٹھ سو ہوتا ابھی دیو سو ہم ل نےگ صبح کے کیایا ہے سات سو کچھ بچا ہے ابھی بھی
ہاں وہ پیمنٹ کر دیں گے اس کے بعد میری ایک فراک آرڈر کر دینا ٹھیک ہے بکری گت ہاں وہی م دیکھیں گے اگر اچھا ہوگا تو رکھے کی میں نے ریٹرن کر دوں گا
آن لائن بالکل بےکار ہے سب ایک دم ہلکی ہلکی کہھے تم لاائی جے اس کے مقابلے کوئی ہم اسی میں کہ آن لائ لائنڈ رہ کہیں سے مل ہی نہیں رہی
اس میں کہ ملے گی نہیں وہ کپڑا ہے الگ وہ ہم نے آن لائن ایک
پنا کچل کے ان کو بھی چاہیے بولو ہاں بولو چلو کسی دن چلا ج پیسے سے جٹاؤ پل بناؤ میں وہ آئی والی آن لائن ڈھونڈ ت ہم کو مل ہی نہیں رہ تھی اور بتاؤ آج یہ آ رہی ہے ہ نہیںی
ہاں ا رہ تھ
کہاں کون گس ت وہ دکھنے بھی
ادھر ہی یہ ابھی
وال ہلو د کچھ بو دم فون چلا تھا ا کر کے فون چلا رہی نا
بیچ بی میں پنس رہی ہے نا
اچھا شاید ا تو یہسلد رہ ہے نا سب
ہ تمہاری طرف سے آواز تو آ رہی ہے
اچھا اور بتاؤ کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں ابھی تو کھانا بنا کیا ہے اتنا کچن میں اتنی گرمی کیا بتا ایک دم پسینے سے ایک دم تر گٹر ہو گئے تھے
اچھا یہ وہ تمہارے میں وہ دکھ رہا ہے جیسے ہم نے جتنی باتیں کری وہ ہم کو دکھے گا ت جیسے تم نے کال کری ہو ہم نے لگائی ہے تو میری طرف دکھے گا کہ نہیں دکھے گا
کیا دکھے گا
جیسے کہ اپنا میری طرف نہیں تھی خالی تمہاری طرف د دکھیگا اچھا یار یہ تو دکھنا چاہیے ہاں تم نے ہم سے تم نے اپنی طرف سے کتنی کال لگائی ہے ہم کو
میں تو ک تی کالیں خراب ہو گئی ہیں مگر آپ تمار اتنے ٹائم ہم نہیں لگائے تھے نا نیچے پہلے لگائی تھی
ہاں وہ تمہاری کال ت میری اب چل رہئی ہے تین کالے لگی ہیں نا
ہاں چالے
اچھا ہاں تمہاری ایک کال کل کی ہے آج کی نہیں ہے آج تمہیں کرے گی کال نہیں کل کی نہیں آج صبح کی ہے
ہاں ہو سکتا ہے
ایک ہم نے سات منٹ کی تم سے کال پہ بات کری تھی تم نے م کر تو تھی کال تم نے آج نہیں کرری ت کر تھی کوال
پتا نمک ار نین ابھی ن آئیتی چ تو بائی نبینی سے بات ہو رہی تھی پھر چاندنی بتاد ہوئی
اچھا ہاں تم بہتچاہنی ہم ہم آئے ہو تم نے تم سے ہم نے کتنی بار کال بات کری ہے
ابھی پتا نہیں دیکھا جائے گا اور تم نے کھانے میں کیا بنایا ہے
الٹا پھلٹا نیا ہوا کو کھلا دے دیتے ہیں
اللٹا پٹا کیا ہوتا ہے
بیسن ہے بیسن میں نمک ڈالو مرچ ڈالو اس کو خوب گھول لو گول لو گول لو پھر اس کے بعد توا چڑھاؤ اس میں تیل ڈالو انڈا تلتی ہو والا فرائی والا پھر اس کے بعد فولڈ کر دو فولڈ کرنے کے بعد اس کو بیجلی سے کاٹ دو پورے الٹا پھلٹا
ہوں ہمارے یہاں تو دال چاول تورئی کی سبزی اور روٹی رٹی بنی ہے
روٹی بنی ہے پیچھے سے بوالوں کی آواز آنے لگی
ہوں سب بچےارے
ا تم لوگوں ٹائمنگ ت لوگ میں لمٹ نہیں آ رہی تھی کتنی ڈیٹ کو کمپلیٹ کرنا ایسا کوئی میسج ایوب نہیں آیا
نہیں تمہارے میں آیا
میرا تو آج ہی اسٹارٹ ہوا ہے آج پہلا دن ہے میرے
نہیں لمٹ ومٹ نہیں آ رہا ہے ابھی تک تو لمٹ کچھ نہیںیا کھا نہیں ای گ نہیں ہے
م اپنی اپنی ساری کال کمپلیٹ کرو تمہاری کتنی کال بچی ہے
ہوں
کتنی بچی میں لگ بھگ بائی کتنی کال بچی ہے لگ بھگ
اچھے
ابھی بھی چھ بچی ہیں
اپ ت دیکھو کریں گ
کال کرنا
کریں گے ابھی دوپال ہے دو سے تین کالج ان بھائی کو کر دیں گے دو کالج نکھت کو کر دیں گے
اس کو کیا گالیاں گالیاں د گی نبی ن کتنی کری تھی بچاری کوال پتہ نہیں آ جار
نبیون کا صرف ایک کال لگی ہے اور پانچ کال نبیون کی طرف سے خراب ہوئی میری
نہیں میری دو کالج نہیں میرے میں بڑھیا ہیں میری جتنی میری تین چار کالج کی خراب ہوئی لیکن نے ایڈیٹنگ کر دی تھی اور میری دو کالج نبی ان کی طرف صحیح چلی بھی دونوں دس دس منٹ چلی تم سے کر لیجیے ساتھ کی تھی
ا صی ہے ا ٹائم صی تھا پر کیا ہی بت ہے مایو ادھر سے خراب ہو گیا اچھاا سا کتا اتنا تم لوگوں نے بات
یہ بتاؤ تم نے اسکول میں ایڈمیشن کرتا ہے اسکول نہیں جاؤ گی کیا اسکول میں تم نے ایڈمیشن کروایا اسکول نہیں جا رہی ہے کیا
ایڈمیشن اکاں کروایا ہے اچھے سے ان کو بلا
س چ بی کیا چیز
کال کرند میم مطلب کہ جمع کرو سے آ کے ہی نہیں رہی ہو یہ ہے وہ ہے نہیں نہیں اب مئی جون کی چھٹی بول دی جائے گی
د آرامین بلاگن مدا ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں
ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے ہم لوگ ایسے ہی ہو تو زیادہ لووں سککڑ آتے
ج ہاں تو وہ چ سمرن کا ایڈمیشن میم نے کہا تھا سملان میں ایڈمیشن کروانا تو کیا ہوا اس کو
پتا نہیں اب دیکھو کہاں کروائیں گی امما بھی تو اس کے اوپ دھیان نہیں دے رہی کہاں کرانا
تو وسے ہی نہیں گ ہمارا بنیا یہ پھر پڑھیں گی لکھیں گی نہیں گھر میں تھوڑا اسکول جائے گی دماغ ہاں بٹار ہے گا کہ ش شادیا میں کیا کہ ہم آئیں گے جائیں گے آئیں نہیں ایک ک بار بات کر
پتاا کر ا گے
ہیلو
ہ چلو کی
ہوں
ج جی
وال ب سوراج وال دس والا پس وال